ہلو وعلیکم السلام اسلام علیکم
جی آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا کھر میں سب ٹھیک ہیں
آپ بتائیے کی گھر پے سب ٹھیک ہیں
ہاں ہاں شکر اللہ کا ویسے آپ کو ویسے آپ کو پانچ منٹ ایک منٹ ابھی کیا کرنا تھا
کچھ نہیں
میں نے بتایا نا سات ہی کروں آپ کو
ہاں ہاں کوئی بات نہیں
آمم جی جی
اور یے کیا بول رہا تھا کیسے یا ہے یے اماد صوب
پتا نہیں میں نے نہیں کی ہے اس کے ساتھ بات
اچھا چلو مجھے کروانا اس کے ساتھ بات اگر بات ٹھیک ہیں
ٹھیک ہے بعد میں اپ کروات
ہاں ہاں ضروری اسے تو قرض تھا میرے سر پے چے کے بعد آپ کو تو پتا ہے ایسے کل شام کیا کیا کیا میرے ساتھ
ہاں پتا ہیں چھوڑ ذرا چھوڑو اس کو
کوئی بات نہیں
ہاں
ہاں ہاں
اور آپ کو کب کھانا کھانا ہے ویسے
آ پ کو پتہ ہے میری بہن پاگل ہو گئی ہے اسے چڑیاؤں کو نہایا
ہاں
ورنہ کیا بول تی ہے گڈے ہوئی ہائے ہائے ہائے ہائے
ان کو کیا کرنا تھا نہا کے
پتہ نہیں یے پاگل ہے یے مر جائیں گے
ہاے
ان کو میں اے اے اس نے مطلب اوپر سے ہی ان کو پانی ڈالا
اس نے اتنا پانی پہنکا ہے ان کو اتنا پانی ہو نا چھوٹے ہو گئے وہ دکھتے ہی نہیں ہیں اس پانی سے
ان کو ٹھنڈ لگ گئی ہوگی
اب میں نے ان کو ڈھوپ میں رکھا ڈھوپ میں
اچھا ٹھیک
جی جی اب شاید پاپا فون کر رہا ہے بہن کو شاید
کیوں
کھانا کھا بائی آئی کھانا کھانے کے لیے آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہم ہیں نہ آج تین ہی گھر میں اتنی بور ہو گئی میں آج
آپ کو تو اوپر سے اپنی فرینڈ بھی نہیں آیا وہاں پے آیا بیسٹ فرینڈ
ورنہ کیا ہاں وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے اس کے ساتھ الگ ہی مزہ آتا ہے
آپ تو بہت زیادہ بور ہوئی ہوگی
یہ پاگل ہے یہ بول رہی ہے مجھے اور پانی پھینکنا ہے ان کو چ
پھینکنے دو پھینکنے دو
ورنہ کیا یہ مر جائیں گے اس کو دماغ ہی نہیں اس کو مار پڑے گی اب قسم سے یہ پاگل ہے وہ اب تھوڑی تھوڑی سو گئی نہ یہ اب اور نہائے گی ان کو تم دیکھو ان کو کیا ہو گیا اسکے دماغ کی نہ اور بتائیے آپ وہاں سے یہ کوڑا کس نے جلایا ہے اچھا بہن کو بتا دیجی
کیا کوڑا
ہمیں نہ آنگن میں کوڑا جلایا ہے یہ پاپا نے جلایا بہت سار ا تھا نہ ابھی جلایا ابھی چلا یا ہے ہاں ہ
آپ کو پتہ ہے یہاں کتنے بچے ہے
کیوں
بہت زیادہ
وہاں سے لیکن اتنے بچے ہے وہاں پہ نہ کیا بولتے اس کو پاپولرٹی بہت زیادہ ہے بچوں کی
آ اندر نہ آ جائے باقی تو ٹھیک ہی ہے بس اندر نہ آ جائے اب
ہاں ہاں چلو یہ ننہا ل کے بچے ہیں آپ کو
ہاں جی ہاں جی یہی کوئی دس پندرہ
اچھا اچھا اچھا ٹھیک دس پندرہ یہ تو یہ تو کام ہی ہمیں یہاں پہ ایک ہوتے ہیں ہم اس سے نہ ہمارا دماغ نہ پھٹنے کو تیار ہوتا ہے
ہمارے یہاں بھی یہی کچھ دس پندرہ ہے
ہمیں ایک ہی ہوتا ہے
اچھاٹھیک
ہا وہ بہن کی بیٹی حیا نا
ہاں ہاں ہاں آپ کی بیسٹ فرینڈ
وہ اب گھر آتی ہم اس کو لاتے یہاں
اس کو وہیں پہ بیٹھنا ہے آپ کے گھر پہ ہی
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک
سنا کہ وہ کہاں وہ کہاں بیٹھے گ وہاں گھر میں
مجھے نہیں لگتا ہے وہ آپ کے گھر پہ یہی کچھ ایک دو دن بیٹھے گی دیکھنا
نہیں وہ وہاں نہیں بیٹھے گی یہاں تو وہ اچھے سے بیٹھے گی صرف اب اس کو ایک چیز ہوگا اس کو ماما کی یاد آئے گی صرف بس با کی کسی کی بھی نہیں
وہی تو میں بھی بتا رہا ہوں اب مما مما کی یاد ائی گی اس کو وہ یہی بیٹھیں گی ایک دو دن پھر تیسرا دن بولے گی آپ کو مجھے گھر چھوڑو
سرف ہم کیا ورنہ کیا ہم کیا کریں گے ورنہ ہم اس کو لے جائیں گے نا کبھی کبھی گھر بھی ہم کہاں اس کو باندھ رکھیں رکے گے یہاں پے آپ م مجھے لگتا ہے اپ نا تھوڑا وہ اے بی
جی
میری بہن بول رہے ہیں آپ کو فالٹ ہے دے وہاں کو
کس کو مجھے
ہاں
ہاں
یے انشا بول رہی ہے جو نا وہ ہستی ہے
میں نے کیا کیا ہے اس کو
یی مزاق ہے بول رہے اس کو نہیں پتا کی تم اد نہ ہو
پر اس کو بہار کا تھا آپ کس کے ساتھ ورنا ڈاس کر مطلب نہ فون کرتی ہو
یے مذاق میں بول رہی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں بول رہے ہیں اگر تو میرے ساتھ دو دن رہو گے نا میں آپ کو اپنے جیسا بناؤں گی
اچھا ٹھیک ہے کس کے ساتھ ویسے ٹاس کال کرتی آج
کسیی کے ساتھ نہیں
ہاں ٹاسک وغیرہ
ہاں ہاں
وہ مجھے پتا نہیں اور بتاؤ یار میں تھک گئی بہت زیادہ بتاؤں میں نے اس کو صابن دے رہی ہوں ہم نے سلو رنگ کی نا ان کو
جی جی
اسی کو آج صابن سے پہلے دھونا تھا
ویسے کن کو کی
جو نا باہر ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو بالکنی جیسی ہوتی ہے نا وہ
اچھا وہ وہ ٹھیک ٹھیک آپ نہ اس کے بعد مجھے پہلے نہ وہ اسنیپ ایک بھیجنا جو میں بتا رہا تھاب سے
اوکے اوکے کوئی بات نہیں
ضرور
اگر مجھے سلپ ہو جائے گی نا ایمبولینس ایک منٹ میں آئے گی
آرام سے آرام سے رکھو
یہاں پے اتنی لگی گی میں اوپر سے پیروں سے صابن دے رہی ہوں
آپ کو لگا کہ ہے نا ایئر فون آپنا فون جیب میں رکھو
میں نے جیب میں ہی رکھا ہے ورنہ کیا
ٹھیک
میں نے تو تب سے جیب میں ہی رکھا ہے فون ایئر فون کانوں میں ہے
ٹھیک ٹھیک
میری بہن آپ کو پتا ہے وہ میڈ دھو رہی ہے وہ ہاتھ سے پانی پہن رہے ہیں نا اور منہ سے م ایککشن کر رہی ہے
ا
اس کو نا اپ کو پتا ہے وہ فوکس ایک چیز پہ کرتی ہے
ہمم
وہ فوکس ایک ہی چیز پے کرتی ہے ذرا بتاؤ کس پے
ہنسنے پے
ہاں ہاں ہاں اس کو اگر اگر رونا بھی ہوگا نا وہ ہنسے گی اس ٹائم ہی اگر دکھ سے دکھ ہوگا نا اگر مجھے ابھی سر پوٹ جائے گا نا یے ہنسے گی
میں نا میں نا اس کے بعد کہیں جاتا ہوں ہم وہیں پے ٹاسک کریں گے ٹھیک ہے
کیوں وہاں کے
یہ نا یہ عماد آ مجھے گندہ لگتا ہے اس نے مجھے اتنا سا بولا ابھی
کیا ہوا آپ کو کوئی بات نہیں
میں نہیں بیٹھوں گا اس کے پاس اب مجھے جانا ہے کہیں ہم
کہ وہی بیٹھا ہے ہاں ہیلو
یہ اس نے کتنا بولا مجھے
میرا بھائی بھی آیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں ایئر فون لگا کہ صابن کس کو دے رہی ہوں میں اس کے سامنے تھوڑا ڈانس کر رہی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ پاگل ہوگی
ہیلو
ہیلو
یہ کون سا والا بھائی یہ
جنید
اچھا ٹھیک
یہ مجھے دیکھ رہ ہے میں اس کے سامنے ڈنس کر رہی
ٹھیک ہے اچھی بات ہے
پہلے بتا رہے ہیں اسکوٹی چارج لگاؤ دیکھو دن بھر کھیلتا اسکوٹی چلاتا یہ ہے اور چارجر ہمیں لگانا ہوتا دماغی بچا کر ہو با ہاں ہاں ورنہ کیا چارج تو ہم پہگ ہمیں لگانا پڑتا ہے
ویسے اس میں یہ گھر کے گھر کے باہر چارج لگانا ہوتا ہے چارجر
گھر کے باہر
مطلب آپ کہاں پہ لگاتے ہو اسکوٹیی چارج ہے مجھے نا آپ ہاں کہاں پہ وہیں نا جہاں پہ جہاں پہ نا آپ یہ مطلب ہوتا ہے نا کنیکشن جس پہ اسکوٹی چارج پہ رکھتے ہیں جہاں پہ
ہاں ہاں ہاں
آپ اس کا ایک سنیپ بھیجنا
چلو کوئی نہیں ہاں ہاں ہاں ہاں اور بھی کسی کا وہ اسائنمنٹ کا مطلب چاہیے آپ کو
ہاں ہاں اگر وہ بھی ایک بھیج دیتی وہ تو اچھی بات ہے اور ساتھ ہی کال نہیں کرنا ٹھیک ہے
چلو کوئی اوکے پھر مجھے میسج کرنا ٹھیک ہے
جی چلیے ٹھیک ہے اور بتائیے آپ نہ نہ
اچھا ٹھیک مجھے پتہ نہیں ہے نا مجھے جیب میں فون
اچھا
مجھے نا کپڑے وغیرہ گیلے ہو گے ہاں ہاں جی بتائی
میں نا کہیں پہ جاتا ہوں اب ٹھیک ہے
کہاں
کھانا کھا ہوں پھر دیکھوں گا کہاں جاں گا پھر میں آپ کو وہیں پہ کال کرتا ہوں ٹھیک ہے
مطلب آپ کو ابھی پھر یہ نہیں کرنی ہے اور
ہاں ہاں کیا ہیلو
آپ کو آپ کو ابھی اور نہیں کرنی ہے یا پہلے کھانا کھاؤ گے
نہ پہلے کھانا
چلے کوئی بات نہیں
اللہ حافظ
اوکے پھر جانا کہیں یا گھر میں ہی بیٹھا ان بچوں کو نکالنا
اللہ حافظ اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ کا تو وہی سے اور جیب میں فون